او وعلیکم السلام اور سب خیریت سے اور کیسے مزاج ہے آپکے بس ایک دم بڑھیا اللہ کا شکر ہے آپ بتائیے آپ کے کیسے مزاج ہیں
بہت مزے میں آ جی آپ بتائیے اور کیا چل رہا ہے آج کل آپ کا
بس ہم سوچ رہے تھے کہ گھر میں سارا دن بیٹھ بیٹھ کے ہم نے بور ہو رہے تھے ہم نے سوچا کہ ہمارا بجٹ تو اتنا ہے نہیں کچھ نیا کام کرتے ہیں کچھ ہم پیسے تھوڑے بہت اپنے شوہر کی مدد بھی کر سکے اور گھر بیٹھے بیٹھے جو ہم سارا دن فون چلاتے رہتے ہیں اس سے بھی تھوڑے دور ہوں گے ہم نے کہا چلو کچھ نیا بزنس وغیرہ کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے سونچا چلو آپ سے بھی ہمیں کچھ تھوڑی بہت پتا تھا جانکاری تھی تو ہم نے کہا چلو کچھ آپ سے بھی پوچھتے ہیں کسی سے بات کر تے ہے تو پتا لگتا ہے کہ اگر ہم کوئی نیا بزنس کرتے ہیں تو کیا کیا ہمیں ضرورت پڑتی ہے
بالکل آپ نے صحیح فرمایا کیونکہ ہر نیا کوئی بس کر رہ ہ چوٹ قدموں کو کہتے ہیں نا شور سے ہو کر بڑا تبھی بنتا ہے جب آپ چھوٹے چھوٹے قدم اس میں رکھتے ہو اپنے کوئی بھی چیز نئی چیز سب سے پہلے آپ کو ایمانداری چاہیے محنتی ہونے چاہیے تبھی آپ ہر چیز کو آگے بڑھتے ہو کیونکہ کہتے کوئی بھی آپ نیا بزنس شروع کرتے ہو اپ پہلے سب سے پہلے اپنے اوپر آتم نربر ہونا چاہیے تبھی آپ کہتے ہیں کہ سفلتا کی ہر چیز کو آپ چوم سکتے ہو آپ کو اس کی ہر سیمائیں مل جاتی ہے جب آپ کی شروعات اچھی ہوتی ہے تو آپ کا ان اینڈ بھی کہتے ہیں نا بہت اچھا نکلتا ہے اس لیے کہتے ان چیزوں کو آپ کہتے ہیں اب جیسے آپ کے شاپ پہ ایک گاہک آیا ہے تو آپ کو اس گاہک کو کیسے اٹینڈ کرنا ہے کیسے اس کو سنبھالنا ہے کیسے اس کو ایک آفر دے کر اسے خوش کر کر بھیجنا ہے وہ آپ کے اوپر ہے آپ کوئی بھی نیا بزنس کر رہے ہو وہ آپ کے اوپر ہے کیونکہ آپ گاہک آپ کے لیے کیا ہے بگوان کے روپ میں کیونکہ وہ آپ کے لیے کیا لے کر آیا ہے روزگار کا سادھن
بالکل بالکل ٹھیک فرمایا کہ جو ہماری دکان پہ کوئی کسٹمر آتا ہے وہ خدا کا ایک روپ ہوتا ہے تو ہمیں تو یہی لگتا ہے ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہم چلو تھوڑا بہت ہمارا اتنا بجٹ بھی نہیں تھا تو ہم نے سوچا اچھا چلو ہم آن لائن کچھ بیگ وغیرہ کا بزنس کرتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ سوچ رہے تھے کہ بیگ وغیرہ ہم نے ایک ہولسییلر سے لیتے ہیں تاکہ کیونکہ اگر آپ ریٹیلر سے مل لیتے ہو تو وہ تھوڑا مہنگے دیتے ہیں ہم نے کہا کسی ایسا ہول سیلر سے لیتے ہیں جو اچھی کوالٹی کے بیگ بھی بنائے کیونکہ دیکھو اگر ہم کسٹمر سے ہم کوالٹی سے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے تھے ہمیں یہ تھا کہ اگر اچھی چیز دیں گے تو کسٹمر آپ کو پتاہ ہے کہ وہ چار لوگوں اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے فلانی جگہ سے وہ کا بیگ لیا اور کتنا اچھا ہے ہم نے کہا چلو مارکیٹ میں یہ بھی ایکسپلور کرتے ہیں کہ آج کل کون سا بیگ کی زیادہ ڈیمانڈ ہے جیسے آپ نے دیکھو اتنی ورائٹی آتی ہے بیگ میں بھی اسکول بیگ ہو گئے ہینگ بیگ ہو گئے اور کتنے طرح کے بیگ آتے
پٹھو بیگ ہو گئے بالکل بالکل بہت طرح کے بیگ ہیں آپ کو بھی پت ہے پر آج کل وہ آپ کے اوپر ہے آج کل دیکھو بیگ کا چمڑا ہے جو اس سے پتا چلتا ہے کوالٹی کتنے ٹائم وہ آپ کے ساتھ بتا تا ہے ٹائم سب سب سے بڑے بیگ کا تبھی پتا چلتا ہے کیونکہ نا دیکھیے آج کل پہچان نہیں ہے آپ کہیں بھی جائیے شاپ پہ جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں آپ کو لیتے ٹائم بھی اب اب اپنی اپنے شوق کے لیے ہی لینی ہے آپ نے کچھ بھی لینا ہے لینا ہے تو پہلے آپ سوچ سمجھ کے لیتے ہو جب بھی کوئی چیز چاہتے ہو کہیں سے لیتے ہو چار بندوں سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایماندار ہے یہ صحیح انسان ہے جس سے آپ لے سکتے ہو اپنے لیے خرید سکتے ہو اپنی دکان کے گاہکوں کو بھی خوشک کر سکتے ہو اور آپ کو صحیح ریٹ پہ آپ کو دے سکتا ہے جسے آپ کو بھی بینیفٹ ہو اور سامنے والے کو جس کو آپ دو گے گھاگ کو اس کو بھی بینیفٹ ملے گ آپ کو وہی چیز خریدنی چاہیے جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ جو آپ کے سمے کے اصل میں وچار لے کے آپ کے سامنے آتی ہے
بالکل بالکل ٹھیک کہا آپ نے ہم بھی بس یہی سوچے تھے کوالٹی اچھے رکھیں گے بے شک چاہے اپنے یہ جو منافع ہوتا ہے وہ تھوڑا کم کر لیں گے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کسٹمر کا ایک وشواس بن جاتا ہے اور وہ آگے سے اب جیسے ہم سوچ رہے تھے کہ یا تو کوئی فیس بک پر کسی مطلب ایپ وغیرہ میں جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا اکاؤنٹس وغیرہ بنا لیتے ہیں لوگ اپنا پیج وغیرہ بنا کے اس سے بھی پبلسٹی ہو جاتی یہ اپنے رشتے داروں وغیرہ کو واٹسپ گروپ وغیرہ بنا کے یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان سب چیزوں کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں جس سے کہ ہمارے جو کسٹمر ہے وہ ہمارے سے جڑے رہے ہم سوچتے تھے کہ لائف وغیرہ بھی کریں گے تو ہم سوچے تھے ہمارے گھر میں ایک کمرہ خالی پڑا ہے وہاں پڑ ہی تھوڑا کا انتظام کر کے اچھے سے ہم وہاں کر لیں گے
جی بہت بہت اچھی بہت اچھا آپ نے بتایا کیونکہ گھر پہ اگر آپ کے پاس جگہ ہے تو کہہ لیجیے آپ کے کرائے کم پیسے بچ گئے تو آپ گھر پہ ہی اپنا کھول سکتے ہو کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے جو آف لائن بیٹھ کے بھی کر رہا ہے تو آن لائن بھی کر رہے ہیں آج کل دونوں کام لوگ ایک گھر پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ نے کہی اپنی آپ کی جگہ ہے تو بیٹر ہے اگر نہیں ہے تو آپ کرائے کی دکان لے کر بھی اپنا کھول سکتے ہو پر اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے ایمانداری آپ ایمانداری سے محنت سے لگن سے آپ کوئی بھی کام کرو گے آپ کی ہر سیما آپ پار کر لو گے سفلتا آپ کے پیر کو چومے گی یہ دیکھیے ہر چنوتی کو آپ اب کہ آپ کہہ لیجیے کہ ہر چنوتی ہمیں ایک نئی چیز سکھا کے جاتی ہے تو آپ نئی نئی چیزیں سیکھتے ہو آپ کو جو گاہک ہوتا ہے وہ آپ کو دیکھو کوئی برے برا بھی بتائے گا کہ ہاں نہیں یہ صحیح نہیں نکلا کوئی کہے گا بہت اچھا بھی ہے آپ کا مٹیریل بہت اچھا ہے دیکھو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے ایک ہمیں پہچان بھی ہوتی ہے کہ ہمیں دونوں چیزوں کا پتا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں برائی کا بھی پتا چلتا ہے اور اچھائی کا بھی پتا چلتا ہے مان لیے اچھی چیزیں ہمارے پاس کون سی آئی ہے اور بری چیزیں کون سی ملی ہے ہمیں اور سے ہمارے گاہک کو جو وورتتے آگے تھ یوز کرتے ہیں وہ چیزوں کا ان سے ان سے ہمیں زیادہ پتا چلتا ہے اس سے اچھا ہے کہتے آج کل آپ کو پتا ہے آپ کوئی بھی جب سوشل میڈیا پہ بھی کام کرتے ہو سب سے پہلے یو ٹوب چینل پہ سب سے پہلے یوز کرو کیونکہ اس سے جب سب سبسکرائب کراؤ سب سے تبھی آپ کے ویوز بننے اچھے شروع ہوں گے اچھی اچھی آپ آپ کو رپورٹ ملے گی اور آپ کا دل بھی ہو گا اور آپ اور بھی اچھا کرنے کی اور بھی اچھا مٹیریل لانے کی کوشش کر کرو کہ نئے نئے بیگس کی کچھ بھی اور بھی آج کل بہت کچھ آ رہا ہے آپ بیگ کے ساتھ ساتھ اور بھی کام کر سکتے ہو ساتھ کے ساتھ
بالکل بالکل ہم سوچ رہے تھے کہ جیسے ہم اسٹار ابھی بزنس شروع ہی کر رہے تھے تو ہم نے سوچا کچھ آفر وغیرہ بھی دیتے ہیں کسٹمر کو تو اس سے کیا ہوتا ہے کسٹمر تھوڑا کریکٹ ہوتا ہے چیزوں کے لیے اگر یہی ہوتا ہے کوئی فیسٹیول وغیرہ ہوتا ہے تو اس پہ اگر ہم کوئی گفٹ وغیرہ ان کو ساتھ میں دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ تھوڑا ان سب چیزوں کے لیے زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور وہ دور اپنے اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی بتاتے ہیں ہم نے سوچا بیگ اگر دیں گے تو اس کے ساتھ اس کو اس کو اس کو جیسے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ایک ایسا سپ کیری بیگ دیں گے جس سے کہ ڈسٹ بیگ دیں گے جس سے کہ وہ بھی کو رکھ سکے تاکہ ان کا جو بیگ ہے وہ سالوں سال چل سکے اور
بالکل بہت بڑھیا بہت بڑھیا بتایا آپ نے بالکل کہتے ہے ہر سفل ویکتی کوئی بھی ویکتی کرے اس کی شروعات ایک چھوٹے سے لے کر بڑے تک تبھی پہنچتی ہے کیونکہ وہ چیزیں ان کے وچاروں تک ہوتی اچھی چیزیں آپ سیکھتے ہو تبھی آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ سامنے والے کی دیکھو آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا جب بھی اب گاہک کو اٹینڈ کرتے ہو سب سے پہلے چیز وہ کیا دیکھتے ہمارے لے سب سے بڑ چیزیں دیکھ کہ سامنے والے کا بولنے کا طریقہ کہتا ہے گاہک اسی سے خوش ہو جاتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کا دل کرتا ہے کہ میں آج آیا ہوں کل پھر آؤں گا وہ کہتے کہ اگر کچھ کپڑے میں کمی ہو جائے وہ الگ بات ہے پر ایک بولنے والے سامنے والے نے اٹینٹ کیا ہے نا وہ بہت اچھا کیا اور یہ چیز دیکھ کے گاہک خوش ہوتا ہے ہمیشہ
بالکل بالکل ٹھیک فرمایا کہ مطلب جب ہم کسی سے کوئی چیز وغیرہ لیتے ہیں ہم میں آپ نے جیسے بتایا کہ اگر ہم اپنا ویہوار سے دیکھو ویہوار کے ویہوار بھی اچھا اچھا ہونا چاہیے ہمیں لگتا ہے کہ کوئی اگر ہم نیا کام کرتے تے ہےاور ایک ہمیں ایمانداری سے اور محنت سے کام کرنا چاہیے دیکھو اس سے پھر ہمیں سب سفلتا ملتی ہی ملتی ہے اور ایک ہمیں دیکھو اگر ہم اچھی کوالٹی کسٹمر کو دے تے ہے تو وہ بھی کسٹمر ہمارے ساتھ بنا جڑا رہتا ہے تو ہمیں تو لگتا ہے کوئی بھی اگر ہم اچھا بزنس کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں تھوڑی بہت پریکوشنس لینی پڑتی ہے جیس سے کہ ہم اپنے بزنیس کو آگے بڑھا سکے اچھے ایمار اچھے طریقے سے کر سکے
صحیح فرمایا کیونکہ دیکھیے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی چیز کو لے لیجیے آپ نے کام کو آگے بڑھانا ہے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی سوچ کے چلنا ہے کہ آپ نے سماج سیوا کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا کیونکہ آپ کو سماج سیوا ساتھ میں کرنی پڑے گی تبھی آپ کہتے ہیں آگے بڑھتے جاؤ گے تبھی آپ کے راز اور بھی کھولتے جائیں گے آپ کا جو آپ کا کام ہے وہ بڑھتا جائے گا اور لوگ کسٹمر دوسرے کسٹمر کو بتاتا ہے دوسرا تیسرے کو بتاتا ہے تو آپ کی بڑھوتی آپ بڑھتے جاؤ
اچھا لگا چلو آپ سے بات کر کے اللہ حافظ
اللہ حا فظ